ہیلو
جی جی فیضان صاحب
بولو اب کچھ مطلب اچھا سا بولو یہ کچھ ڈپریس مت بولنا آپچھ اچھا بولو جس کے سھ مطلب موڈ بنے بات کر نے گا ایسا نہیں کچھ
چلیے ٹھیک ہے میں بھی پڑھ رہا تھا جب میں نے یہ جو کہ میں نے نئے نمبر سے شروع کیا تو میں نے کچھ رولس پڑھے میں نے رولس کے حساب سے ہی چلتا ہوں ٹھیک ہے تو رولس کے حات سے میں نے پڑھا کہ سفر کے بارے میں بات کرنی ہو تو ہم سفر کی بات کریں گے آپ مجھے بتائے آپ کو زندگی میں کن کن جگہوں پر جانے کا شوق ہے فیضان صاحب
میرے کو سب سے زیادہ شوق تو مطلب دیکھو میرے کو ایسی جگہ شوق ہے جانے کا جہاں پہ میرے کو مطلب نیچرل بیوٹی مطلب فور سا مطلب جتنے بھی ہمارے موسم ہیں جیسے ہمارا گرمی کا موسم ہے سردی کا موسم ہے پتڑ کا موسم ہے
جی جی
یہ سب موسم ملے میرے کو رین فال ملے اسنو فال ملے یا میرے کو ایسا یہ پہاڑ درخت ایسا سب چیزیں ملیں یہ سب جگہ جیسے سب سے زیادہ تو یوروپ میں ہی ایسی چیزیں ہیں اور ایشیا میں اتنی نہیں ہے بٹ ہے
آپ کی بات بالکل صحیح ہے فیضان صاحب تو اسی کے سات ساتھ میں آپ کو بتان چاہوں گا یہ جو سارے سفروں کے بارے میں آ نے ذکر کیا آپ یوروپ جانا چاہتے ہیں آپ وہاں جانا چاہتے ہیں یا جا جے بالکل صحی بات ہے پہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو بائی ایئر جانا مطلب ہوا کے ذریعے جانا پسند ہے ہوائی جہازوں میں یہیااں آپ کو ٹرین کے مادھیم سے جانا پسند ہے یا آپ کو بائی روڈ گاڑی میں جانا پسند ہے
میرے کو زیادہ تر بائی روڈ لگتا ہے پسند کیونکہ بائی روڈ میں مطل تم انہیں لوگ کے ساتھ ہوتے ہیں جو تم لوگ کو پسند ہوتے ایسا دوستوں کے ساتھ ہوتے ماں باپ کے ساتھ ہوتے فیملی کے ساتھ ہوتے
اور مجھے بھی ایسا لگتا کہ بائی روڈ آپ ساری چیزیں دیکھ پتے ہیں
ہاں م تو ایس تو مزہ آتا ہے ہوا میں کچھ نہیں دیکھ پاتے آب ہوا میں وہ چھوٹی سی کھڑکی ہوتی ہے اس سے بھی کچھ نہیں دکھتا بس ختم چلو
آپ کو آپ کو پتاہ ہے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو بھارت ہندوستان میں رہتے ہیں تو مھے لگتا ہے ہوستان نا ایک رین ہو چاہی فپ لنل وہ بڑیا ٹن انرنیشل لی رین جو ف باق دیش میں جیے فار ایگزامپل ایسےطب بقی دیش تک جائی فارگزامل انڈیا کے جو بات فار بڈر آتا ہےارگامل انڈیا کا سری لنک سے ملتا سری لنکا کی بات کرتے سری لنکا کی آگے ب کوئی اور دیش وغس ہے ہاں وہ سوری وہ تو واٹر کے ذریعے ہے ٹھیک ہے میں بھول کے تھا فز مان لیجیے چائنا کے ساتھ ملتا ہے نا
ہاں
چائنا کیا قم قم کے سھ ملتا ہے آپ کو اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا
چین کا قزاکستان رشیا
بالکل یہ گڈ تھنگ دیکے مجھے کیا لگتا ہےسل فاسٹرین میں چاہے مطل انرول رین انڈیا سے جو فار ایگزامپل چائنا جائے چائنا سے مطلب اگر آپ کو ب اگرپ چاہتے ہو تو چائنا ص آب ڈائریکٹ مسو جا پائیں اور ماسکو سے توظاہر سے پورا پورا یوروپ کھل جاتا ہے تو وہاں سے آپ پورا یوروپ گھوم ستے ہیں لیکن ٹرین میں کیونکہ دیکو ٹرین کا الگ فائدہ ہے ٹیسٹی ہوگا وہ
اتنا میرے کو لگتا ہے ابھی انڈیا میں اتنا فاسٹ اینڈ ہے ہی نہیں سب چائنا میں ہے جاپان میں ہے وہ بلیٹ ٹرینس بلیٹ ٹرینس ہے انڈیا میں نہیں ہے ابھی
بالکل انٹرنیشل لیول اس لیے منگ نے کہا د کہ انڈیا کو نہیں روری نہیں ہے کہ انڈیا ایسا کرے دیک انڈیا کوے تو دوسر فائد ہوں گے ہو سکتا ہے ان کو پہل انفرسٹرکر بلڈ کرنا ہے جاں سے ان کی ٹن آک جائے فزامپل چائنا کی یا بقی دیشوں کی
ہاں اور ویسے میں بھی بہت ساری کانفلکٹ چل رہی ہے کانفلکٹ زون ہے وہ بارڈر
نہیں وہ تو ایشو ہے وہ میں جانتا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہی ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ ہو نہیں ہو پائے گا کیونکہ یہ سوچیں گے کہ شاید وہاں سے وہ کوئی پرابلم کریں گ اگر ہمط ا ان کے لوگوں کو یہاں لگ نہیں ہو سکتا کچھ بھی دیں گچھ بر بکوا چی دیں شاید مان لے ٹھیک نہ ہو یہ وہاں سوچے کہ ایسا ہوا لیکن میںپ امیجنیش ے چے جاتے ہیں تو وہاں ہم کیاہ رہے ہیں اگر سوچیے چائنا آپ چائنا کو پورا دیکھ پا رہے ہیں ٹرین سے آپ کو آھ دس دن کافر لگے گا کیک ظاہر ٹرین تھڑیز ہوی تو آھ دس دن ہی لگ گے یا پانچ چھ دن لگیں گے لیکن وہ بڑیا سب چ دس دس دن نفر کیے چائنا جانے تک یا گھومنے تک وہ سسٹم اور اسی کے سات سھ آپ پھر جا پائیں گے فارور ایگزامپل رشیا وہاں سے کتنی خوشی کی بات ا ٹرین میں جاے ہیں اب سے ایریا دیکھ رہے ہیں ایسے اگر آپ کو رشیا جانا ہے پہلے آپ کو جٹ سے جانا پڑے گا وہاں اتریں گے پھر وہاں گھومنا یہ تھوڑا عجیب ہے سب مطلب جیسے ہم انڈیا کا سفر کر سک ہیں ٹن میں ایک دو ٹرین میں چڑھنا ہے پورے انڈیا گھوم سکتے ہیں ویسے ہم انٹرنیشن لیول بھی کرنا چاہتے ہیں میں ایسا سوچتاوں آپ کو ایسا م بکوا تو نہیں لا میرائیڈیا
بکواس نہیں ہے بہت ساری کنٹریز ہے جن کے پاس ایسا ہے ٹرین اسٹیشنز ہے ان کے پاس بس ہے ٹرین ہے جو بارڈر کراس کرتی ہے بٹ پھر بھی ہے کچھ بہت کم ہے ابھی مطلب بہت کم کنٹریز ہے جن کے بیچ میں جیسے ترکی اور سعودی کے بیچ میں ٹرین ہے ا
مینلی وہی کنڈیز جن کے بیچ ان فرک نہیں ہے
ہاں انہیں کے بیچ میں ایسا ہو سکتا ہے جیسے مطلب بہت ساری کنٹریز دیکھ لو جہاں پہ مطلب بارڈر کے پاس کھیل سکتے ہو ایک کنٹری ہے جو گریٹ برٹن میں وہاں پہ شاید سے نیدر لینڈس انگلینڈ اور ایک اور کنٹری وہاں پہ م اسکاٹ لینڈ چاہتےے وہ ای تین ہے رسی سے وہاں پہ ایسا بانا گیا ہے کہ یہ والا اسکاٹ لینڈ کا حصہ ہے وہ انگلینڈ کا ہے اور یہ والا نیدر لینڈ کا ہے تو رسی کود کے نیدر لینڈ میں بھی جا سکتا ہے اسکاٹ لینڈ میں بھی جا سکتا ہے انگلینڈ میں بھی آ سکتا ہے
مطلب وہ یورپ جو ہے یورپ بڑیا دیش ہے اس معامے میں وہاں ایے راستے ہیں آرام سے آپ جا سکتے ہیں یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں
ہاں بٹ سب سے مطلب امن پسند کانٹیننٹ مانا جاتا ہے اوشین اوشیانی جیسے مطلب جس میں آتا ہے آسٹریلیا نیوزی لینڈ
ہاں وہ بہت زیادہ ہے وہ تو بہت زیادہ امن ہے یوروپ سے بھی حد سے زیادہ
کیونکہ وہاں پہ کچھ کانفلکٹ ہے ہی نہیں وہاں پہ ہے ہی نہیں یہ سب چیزیں
وہاں پہ نہیں ہے یہ جنگ فساد فتنا لڑائی جھگڑا میسک
اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سمندر جہاز سے زیادہ یہ بھی بڑا خوبصورت سفر رہتا ہوگا آپ کو ایسا لگتا ہے
ہاں خوبصورت تبھی تک رہتا ہے جب تک سمندر شانت ہے
نہیں وہ بات نہیں ہے وہ تو صحیح ہے آپ نے صحیح بات کی لیکن پھر بھی مزہ ہے اس سفر میں مجھے لگتا ہے کہ مونا کو جیسے دیش میں جانا چاہیے
من کر اس کے لیے بہت پیسہ ہو چیے اندر پیسہ ہونا چاہیے وہاں پہ جانے کے لیے کیونکہ وہاں پہ جو بھی ڈرائیور بھی ہے وہ بھی لمب کے نہیں چلاتے
وہی وہاںن جو مطلب وہاں اتنے سارے رہے وہاں موسٹلی ملٹی ملینئرس وہاں ایز اے سٹیزنس جہاں تک تک میں جانتا ہوں
اور کوئی نہیں ہے وہاں پہ وہاں پہ وہی لوگ ہیں
تو کبھی آپ کو جانے کا من کرے گا وہاں
نہیں وہاں پہ جانے کا من نہیں کرے گا
میں تو کہتا ہوں بڑا ہواں گا توم ازمٹ دن تو وہاں گزار کے آاؤں گا ایلے میں بس اکیے میں بس
میرے کو مننا ہے کہ بھائی جیسے سوئٹزرلینڈ جاؤ اسپین جاؤ ایسے
وہ ہے ن دیکے میں سویزرلینڈ جانا لیکن فار ایگزامپل اپنی جو میری ہوگی میڈم جی ان کے ساتھ جا چاہوں سوئزرلینڈ یا اسپین یا ایسے دیش لیکن یہ جو منو ہے یہ میں اکیے جانا چاہوں گا
کیویس سر ڈسکرمنیشن کیو
کیونکہ منو میں مجھےچھ مزے ہی چاہیے مطلب زندگی کا سفر اچھے سے گھومنا ہے وہاں
نہیں میں سمجھ رہا ہوں تم کیا بولنا چاہتے ہو وح یاد سوچ
نہیں اس میں واحیات نہیں یہ خوشی ہے
خوشی ن یہ تم واحیات تم واحیات سوچ کہ واحیات مال لک ہو
ارے آپ پھر سے فیضان صاحب غلط سمجھ رہے ہیں میں آپ سے وہ نہیں کہہ رہا جیسا آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں وہاں جاؤں گا رشیا جیسے دیش میں موسکو جیسے دیش تو مطلب کچھ فائدہ ہی ہوگا وہاں مطلب میں میں ان دیشوں کی مد کرنا چاہتا ہوں
میں اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہوں رشیا کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے
ہاں لگاؤ لگاؤ یوکرین ابھی مطلب یہ کال اگر جیسی ہی ویریفائی ہوگی نا ہم دونوں کو اٹایا جائے گا بہت ب اؤ کیا آدش س کے لیے پائی ہو
نہیں وہ بات نہیں مجھے پ نہیں بکواس کا میں نہیں کہتا تھا میرا مطلب ہے میں ان کو آباداری دے سکتا ہوں کیوں نہیں دوں گا
ہاں وہی تو میں وہی بولنے والا تھا کہ وہی حالت کےد بٹ وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ ہمارے لیے انتظار کر رہے ہوگے ایسا نہیں ہے
خال کیوں نہیں ہے میں جب بارڈر پر مجھے لگتا جب میں وہاں کی فار ایگزامپل ایئرپورٹ پہنچا تووگوں کی بھیڑ ہوگی جیے میں نے آپ کو ڈورو کے لوگ کے بارے میں بتایا سک وہ کیسے بیٹھتے ہیں وہاں بھی لوگ ویسے ہی ہوں گے مجھے بس بس مطلب کام ہی کرنا ہے
نہیں ایسا کچھ رہی تو امپاسبل ہے
آپ کو لگتا ہے اس کام میں کتنا مزہ ہوگا یہ خوشی کیا کام ہے یہ
نہیں خوشی نہیں ہے شادی شادی کر لو پھر لائف ہے
وہ تو ہے ہی وہ تو کر ہی لوں گا لیکن یہ کچھ مٹھائی مل ہاں بالکل کیوں نہیں میں ان کے سادھن گزارنا چاہوں گا میے کمز کمان چھ بچے ہونے چاہیے بالکل صح بات ہے آپ کو کتنے بچے پسند مذاکق میں نہیں پوچتا سیریسلی پچھا پےن سر
تین چار
کم از کم آپ چار چاہتے ہیں
ہاں
اگر آپ ڈاکٹر والی ایم بی پی ع سے شادی کریں گے تو جہاں تک میرا خیال ہے آپ کو پٹھائی کی جائے گی آپ کو دو بچوں کے بعد سسٹم ہی بند کر دیتے ہیں آج کل لوگ
نہیں وہ وہ میرے تک اس تک نہیں ہے
ل بٹند کچھ بھی کھ لو ہوگا ہی کیا
نہیں میں میرے کو پتا ہے نا میں کیسے کروں گا
جہاں تک میرا خیال ہے آج کل کسی کو اتنا منانا پانچ کے لیے بڑتا مشکل ہے کیونکہ میں نے
پانچ میں نے بولا ہی نہیں
نہیں چار بھائی چار تو چار پانچ میں کیا ہی ڈفرنس ہے ایک ہی جاں تک مجھے یاد ہے میں نے کئی سار لوگوں سے اس بارے میں بات کی ہے کئی ساری مذاق نہیں کیا س کئی ساری لیڈ کو بار میں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے ایسا سوچا بھی ت کی یہ حلت کر گسی حالت کر کی کہب راپ سوچ نہیں پہپ کو کیا حت م نے کہا اس میں پرابلم کیا تکلیف کیا اس میں بولا کہ مذاق نہیں ہے پانچ بجے پالنا اور مطلب ان کو بیٹ میں مطلب بڑا دکھ درد کی بات ہے یہیکا نہیں کوئی بات نہیں میں ہوں میں پیسہ دوں گا بس پیسےچ نہیں ہوتا بس اپنے پاس رکھو ہاں وہی بولا گیا مجھے پیسے پیسے مت کرو ہر چیز میں پیسے نہیں ہوتے زندگی ہو
دیکھ سمپل سمپل سلوشن ہے تم صرف دو دو گے میں کو لے آؤں گا وہ دو دے گی ختم
یہ میں نے بھی سوچا تھا لیکن میںا کر میں یہ کہوں گ کہیں کوئی مطلب زیادہ تکلیف نہ ہو جائے اور باقی
جس کو جس کو فرینڈ جس کو اس کو آف اڈ ہونا ہو جائےا میرے کو کیا دقت میرے کو چاہیے میں میرےاس ہے پیسہ
ہاں بالکل پیسہ جب ہے انسان کے پاس مجھے لگتا ہے کچھ بھی ممکن ہے بالکل پیسہ ہے جب آپ کے پاس تو بالکل دیک اپنے کہہ رہا ہ دو نہیں چار نہیں پانچ دے گا
باہڑھ میں جاؤ
مجھے لگتا ابھی گیارہ جو ہے گیارہ بج کر اڑتالس منٹ کا ٹائم ہوگا میں آپ کو ایک اور کال کرنا چاہوں
ایک ک کال
میں یہیں سےیک کرنا چاہوں گ تہ میری چار کمپلیٹ ہو جائیں گی
وہ مطلب یہی لالچ بری بلا ہوتی ہے یہ سمجھ گیا میں
یہ بات اس کی نہیں ہے یہ جو پیسہ ہے نا پتا نہیں مجھے اس سے کیوں عجیب سا لگا ہو گیا ہے پیسوں سے
نہیں پیسے سے لگاؤ نہیں یہ جو یہ ہے نا یہ فری کے پیسے ہیں
فری کے لی میںحنت کر رہا ہوں میں کتنی باتیں کر میں ایے کو کتنا سکھا رہا ہوں کیا میری وجہ سے اس پر کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہوگی
ا تیری وجہ سے اگر کسی چیز پہ ویلو ایڈیشن ہوگی نا وہ مطلب وہ چیز ہی برباد ہونے والی ہے
آپ ایپ میں رہیے میں بتاا ہوں آپ کو رکی رکے رکے